ہلو
ہیلو السلام علیکم بھیا ع
اللام وکم ہلو
کیسے وہ سب خریت خریت سب
سب خیریت ہے سب خہریت ہے اللہ کا شکر ہے
تو جناب نہ ایسا بھائی جان ایسا کرتے نہیں آج ہم ایک ایسسی موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جس نے ہر انسان کو جرورلی سمجھتا ہے نا لیکن اکثر اس کی اہمیت کو نظ انداز کرتا ہے جیسے کہ نیند کے بارے میں کیکہ نیند لینا ضروری ہے نا
ہاں بلی کون
آج کل لوگ نا پڑھائی نوکری موبائل اور سوشل میڈیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نیند کو کم کر دیتے ہیں
بالکل بھائی جان کئی لوگ تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ صرف چار پانچ گھنٹے سے ہوتے ہیں
یہی تو جناب کہ لیکن لیکن بات تو یہ ہے نا کہ کیا کم سونا باقی اچھی بات ہے
بالکل نہیں سر
رکو
یہ بات ہم آج کی اس گپتگو میں سمجھیں گے کیونکہ سونا مطلب شریر کے لیے بھی اتنا ہانکارک زیادہ سوئیں گے تو ہانکارک بھی ہوتا ہے
تو جنا جناب بھائی جان یہ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نیند اتنا اہم کیوں ہے اتنی نم کیوں ماری جاتی ہے
دے کے جنا ہو جس طرح جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کی دماغ تو اسی طرح دماغ اور شریر کو آرام دینے کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے ویسے تو
اسضء اللہ آپ نے بالکل بڑھیا بات فرمائی ہے آپ نے یعنی کہ نیند صرف آرام نہیں بلکہ صحت کا ایک اہم حصہ ہے نا
بالکل بالکل سر
تو پھر پھر نیچ کا دماغ پر کیا اثر پڑتا ہے جناب
ند کا دماغ پر جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ دن بھر کی معلومات کو وستت کرتا ہے اور د دن بھر کی جو جس طرح ہمارے اس ماحول میں جتنا ہم جو بات ہے ہمارے دماغ میں ہم آتے ہیں ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں ان کے بارے میں ک سوچتے ہیں
جی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے اچھی نیز بہت ضروری ہے یہی تو ہے نا آپ
جی ہاں اچھی ند یاداشت توجہ اور سیکھنے کی صحلاحیت کو بہتر بناتی ہے
اچھا پھر جسم کے لیے کیا ہوتا ہے پھر اس کی کیا اہمیت ہے
جناب نید کے دوران ہمارا جسم خود کو ریپیئر کرتا ہے اور اگلے دن کے لیے بھی طاقت جمع کرتا ہے نا کیونکہ اگلے دن کے لیے اتنا ہی پھرتیلا جوش میں بتا
ماشاء اللہ کی آب بات کہی ہے آپ نے بالکل ایک نمبر باجد بات کہی ہے اس لیے ہی تو اچھی نید کے بعد انسان ہے نا وہ تر و تازہ محسوس کرتا ہے ج ناب
بالکل جناب بالکل
میں نے میں نے اکثر دیکھا ہے بھائی جان کی جب نیند پوری نہیں ہوتی ہے نا تو انسان جلدی غصہ کرنے لگتا ہے اور کم نیند کی وجہ سے تناؤ ہاں کم نیند کی وجہ سے تناؤ بے چینی چڑ چناپن بڑھ سکتا ہے جناب
صحیح کہا کیک نیند کی وجہ سے تناپ بیچے نہیں یہ شریر کو بہت ہانکارک ہے یہ چڑچڑاپن بہت پڑتا ہے
تو جناب چلیے یہ بتائیے کہ دوستوں کو اچھی نیتی کے کچھ فائدے بتائیں گے آج ش ٹھیک ہے جناب جیسے اچھھی فائدوں کے بارے میںپ گیا ہوا ایک دو کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ
بالکل چھ س کی زیاداش بہتر ہوتی ہے نیند اچھی لے پڑھائی اور کام کو توجہ بڑھتی ہے جسم کو طاقت ملتی ہے مڈ اچھا رہتا ہے
جی اور اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ نا ہاں ہاں اور اس میں یہ بھی تو ہو جائےا کہ تناؤ کم ہونے لگتا ہے انسان زیادہ خوش ہوتا ہے زدہ محسوس کرتا ت اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیماری سے لڑنے کی قبت بڑھتی ہے پڑھائی اور کام میں توجہ بڑھ جاتی ہے تو جناب یہ بتائیے
کم ہوتا ہے نا الیے
آپ نے آپ نے سنا ہوا کہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو آپ نے اچھے فائدوں کے بارے میں بات کی جیسے کہ یہ دو چار لائن میں آپ نے بولی ہے تو ایسے اس کے پھر نقصان بھی ہوتا گے بہت سارے
بالکل کیوں نہیں اگر کوئی لگاتار کم سوئ
اچھا نقصان کے بارے میں بات کریں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پھر کئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کمرید کے نقصان
ہر وقت تھکاان کوئی محسوس ہوناا
ہاں اور اس کے اس کے کارن یہ بھی تو ہوتا ہے ج نا بھولنے کی عادت بڑھ سکتی ہے غصہ ا تنا بڑھتا ہے صحت پر برا اثر پڑتا ہے
بالکل پ ت جناب
تو اور آج کل تو بہت سے لوگ نے نا آج کل نا آج کل بہت سے لوگ نا رات دیر تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اور اور اور یہی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نیند پرباوت ہوتی ہے جناب
اں مطلب سونے سے پہے موبائل کا کم استعمال کرنا چے اچا یہ میرا مطلب یہ ہے ہم تو بچے یہ دے رہے ہیں
کیا آپ نے تو جناب ایک پرسنلی سوال ہے میرا آپ سے پوچھنے کا من کر رہا ہے ویسے تو آپ نے اچھے اچھے جواب دیے ہیں پیاری پیاری بات کر رہے ہیں تو جم بھائی جان نے یہ بتاؤ کہ ایک عام انسان کو کتنی نیند لینی چاہیے
ہاں نوجوانوں اور اسٹوڈنٹ کے لیے لگ بھگ آٹھ سے دس گھنٹے کے لی تو فائدے مند ماری جاتی ہے اور اس سے زیادہ آپ لیں تو صحیح نہیں ہے
اس شاء ال لب پیاری پیاری بات کر رہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چار پانچ گھنٹہ گھنٹے سونا سمجھداری نہیں ہے
نہیں جناب جی بالکل نہیں ہے
تو جناب یہ بتاؤ اچھی ند کے لیے آپ آج کل کے نوجوانوں کو کیا مشورے دینا چاہو گے یہ قب کو کیا سندیش دینا چاہو گے آپ
میں سونے سے پہلے موبائل اور سوشل میڈیا سے دوری بنائ سب سے پہلے میرا یہ توجہ پھر چائے اور کافی کا زیادہ استعمال نہ کریں
بالکل بالکل
شانت ماحول میں سونے کی کوشش کریں دن بھر تھوڑی شارییرک ضرور اپنیں جیسے بیایا ہیں دوڑ وغیرہ ہے رننگ کریں واکنگ
جی جناب جی اشاء اللہ آپ نے بالکل بڑھیا بات فرمائی آپ نے دل کا غرض ہو گیا خدا آپ کو جنت نسیب کرے تو جناب جیسا کہ آپ نے نیند کے بارے میں بتایا کہ نیند کی کیا اہمیت ہے نید کے کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہے ان سارے کی چیز کی آپ نے چرچا کی اور موبائل اور نیند میں کیا مطلب ڈفرینس ہے کیسے وز کرنا چاہیے اس اس کے بارے میں ہم نے پڑ کی کتنی ضوری ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک اچھے نوجوان اور اسٹوڈنٹ کے لیئے آٹھ سے دس کنٹنی پریاپت مانی جاتی ہے آپ نے سب چیزوں کے بارے میں چرچا کی تو جناب یہ بتائیے آج کے نوجوانوں کو اگر میں آپ سے پوچھوں کس پرکار سے ہینڈل کرنا چاہیے کس پرکار سے آپ سندیش دینا چاہو گے
میرا تو مطلب یہ ہے ا اپنے دماغ کو تیز اور جسم کو تندرست اور زندگی مسالہ بنانا چاہتے ہیں تو اچھے میند کو اپنی عرد بنائیں
بالکل بالکل ماشاء اللہ شمان اللہ کی آپ باتی آپ نے بالکل ایک نمبر بات چیت کیی جنابپ اتنی پیاری پیاری باتیں کیسے کر لیتے ہو آپ جناب کیا کھاتی کھدے میں
جناب بادام وغیرہ لے لی ت
ارے جناب کیا بات ہے وہ تو سیدھی سیدھی خھدا کی میرا آپ کے پاس اس لیےا دماغ تیز آ ہے کہ اتنی پیاری پیاری بات ہے مطلب ہم ہم کو تو کوئی ایسے بولتا بھی نہیں ہے جے نا
بالکل جناب کر لیتے کیا کریں مطلب گھر پہ رہتے ہیں صحت بھی بنا لیتے ہیں میں تو اس کے پستر میں ہوں
تو اس کے کچھ نقخے بتائیے نا کہ کہ ہماری بھی صحت بنےے ہم تو بدبل پتلے ہیں نا جناب
ہاں تو ہم بول رہے ہیں نا جیسا کیجیے نا آپ
ہم کو بھی کچھ مشورہ دیجی نا اس کے بارے میں
مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ زیادہ تر زیادہ فون کا استعمال نہ کریں صبح جلدی جگیں اور اللہ کا ا خیریت ہے
جی جی جناب بالکل ہم اس کو مسورے کو ایڈ کریں آپ بالکل کرنا چاہیں گے لیکن اس کے بارے میں جیسے کہ ہمپ نید کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نید کیا ہے ن اچھی مید لیے مجھے ایک لائن یاد آتی ہے ذرا غور کیجیے گا کہ اچھی نیند اور اچھی صحت اور بہتر زندگی کی پہڑ سی لی ہوتی ہے اور اس کہ اور ایک بات ہے اور اور ایک بات مجھے یاد آتی ہے جیسے کہ کہ جو انسان اپنے آرام کا خیال رکھتا ہے نا وہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریق سے نبا سکتے پتا ہے
بالکل بالکل جناب بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا
تو جناب یہ جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ موائل کا کم استعمال کرنا چاہیے لیکن ج نا یہ ہو تھا ٹیکنالوجی ہے نا ٹیکنالوجی جیسے کہ ہم سوشل میڈیا جیسے کہ بات کر رہے ہم تو اس کا بھی تو ایک اپنا اہم ہے اہم رول ہے نہ زندگی میں اہم بھومکا ہے
نہیں بالکل ہے جناب ایسے ہے کہ ہمارے ادھر ادھر کی وہ مل جاتی سوچنا ملتی ہے نا جیسے ہم تم دونوں گفتگو کر رہے ہیں
میں
اس کا بھی تو رول ہے انسان کو ادھر ادھر جانا نہیں پڑتا
جی بالکل بڑھیا بات بتا رہے ہیں آپ پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے مجھے تو جناب یہ ایک اور ایک اور بات پوچھو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور جو نید وغیرہ جو باقی کے کام میں اس کو بیلنس طریقے سے پرریوگ کیاائے تو اچھی بات ہے اگر ایک ایک بھی پللا بات جیسے کہ تراجی میں دونوں چیز بیلنس ہونی چاہیے اگر ایک بھی پلڈا بھاری ہوا نا تو بیلنس بگڑ سکتا ہے ہماری زندگی ٹیس لیس ہو سکتی ہے جو مینٹیننس ہوتا ہے ڈیلی کا روٹین وغیرہ وہ س بگڑ سکتا ہے شریر بگڑ سکتا ہے انیک پرکار کی بیماریاں پھیل سکتی ہے تناؤ وغیرہ بڑھ سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے
آپ نے صحی فرمایا بالکل
لیکن میر میرا تو آج کل کی نوجوانوں پوری قوم کو یہی سندیش دینا چاہوں گا کہ اور بڑھیا بڑھیا مطلب چاہیے باہر اس سے کیا ہے مائنڈ اچھا رہےول نہیں رہے میں تو یہی سندیش دینا چاہوں گا اور ہو سکتا ہے جتنا آپ نے جیسا کہ آپ نے بڑھیا کہ سوشل میڈیا کا یعنی موبائل کا دیر رات تک موبائل کرنا چاہیے یوز کرو لیکن دیر رات تک نہیں کرنا چاہیے
ہاں بالکل اس سے ساری ر اور م میرا ماننا ہے کہ اس سے لوگوں میں شاریرک اور مانسک تھک کھ باٹ اور تھکان بہت ہوتی ہے
جی جی اساء اللہ بال بل بڑیا بات فرما رہ ہیں ایک نمبر ماجد بات کر رہے ہیں لیکن جناب میرا ماننا یہ ہے کہ اس سے نکلنے والی جس کی اسکرین سے ریڈو ایکٹی جو کوڈ ہوتی ہے نا وہ سیدھی آنکھوں بہ جاتی ہے جس سے کہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہو ہیں یہاں آپ نے دیکھا ہو کہ چوٹے چھوے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی چشمے لگ رہے ہیں آج کل
ا جناب میں نے یہاں پہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب ایک گندگ جیسیے لوگوں کے جیسے گند ب کا دینا خرچوں کو دینا
جی جناب جی جناب ویسے ویسے آپ سے بات کر کے اچھا لگا بالکل بڑھیا دل گرگدر ہو گیا کبھی ملیں گے آپ سے تو بڑیا طریقے سے بات کریں گے جو ہے ٹھیک ہے شکریہ جناب تو خدا حافظ ٹھیک ہے